بھیا
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے
الحمد للہ اپنا بتائیے
الحمد للہ سب اللہ کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں
جی اور کیا ہو رہا ہے آپ کی جی ہو تو گیا کھانا وغیرہ
اچھا تب ابھی آپ کہاں پہ ہو
ابھی تو ابھی ہم گھر پہ ہیں
او اور آپ کی گرل فرینڈ ولفرینڈ کا حال چال سب ٹھیک ٹھاک
ہ جی سب ٹھیک ہے اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں
ابھی کچھ نہیں میں لیٹا ہوا ہوں
اچھا تو ابھی کچھ کام وغیرہ کر رہے کہ پڑھائی کر رہے ہیں آپ
ابھی پڑھائی کر رہا ہوں میں
اچھا کس کلاس میں
ابھی تو میں الیونتھ میں ہوں شام کام
اچھا اچھا
ابھی الیونتھ میں میں نے ایڈمیشن لیا ہے یہاں براہمن اسکول دیکھیں آپ جواہ شاہد سماج چوک کے پاس ہے
جی جی
تو وہاں پہ ٹینتھ اور الیونتھ ٹویلتھ تک پڑھائی ہوتی ہے تو جیک بوٹ سے ہیں وہ
اچھا
تو میں نے وہیں ایڈمیشن لیا ہوں کامرس اسٹریم سے کامرس میں پتا ہے کون کون سبجیکٹ ہوتا ہے آپ کو
جی میں تو کامرس ابھی پڑھا نہیں ہوں اس لیے آپ آب بھی بتا دیجیے
کامرس میں ہوتا ہے ایک اکاؤنٹنگ ہوتا ہے ایک بزنس اسٹڈی ہوتا ہے ایک اکنامکس ہوتا ہے ایک ہندی ہوتا ہے ایک انگلش ہوتا ہے اور ایک میتھ ہوتا ہے
اچھا
ہ کامرس آپ ہیں کہ مطلب بینکنگ جاب کر سکتے ہیں کمپیوٹر وغیرہ چلانے میں آپ کو آسانی ہوگی
اچھا
ہ اور آپ بتے بھائی آپ کون سے کلاس میں بڑے بھائی
ابھی تو ہم ٹینتھ کلاس میں ابھی تو اسکول جاتے ہیں اور گھر پہ پڑھائی کرتے ہیں کوچنگ وغیرہ سب چل رہے ہیں
اچھا تو ابھی آپ آپ کا اگزام تو شاید اگلے سال ہوگا نا مارچ میں شاید
نہیں ہاں فروری میں ہو
فروری میں ہو جائے گا اچھا جیک سے ہیں کیایا سی بی ایس ای سے ہیں بڑے بھائی نہیں جیک سے ہیں اچھا جیک سے ہے نا
ہاں
اور ابھی پڑھائی وغیرہ سب سلیبس ولیبس چل رہا اچھا سے جی الحمد للہ سب بڑھیا چل رہا ہے اور اور پڑھائی وغیرہ ارے پڑھائی کیا کیا بول رہے ہیں جی آج صبح ہے نا ہم لوگ ہاں جی بڑے بھائی
گئے تھے یہاں کیاچی بولتے کمل دا
اچھا کون کون گ تھے آپ لوگ بڑے بھائی
ہم ہم لوگ دوٹو دوست لوگ گئے تھے
اچھا بڑے رہ ہیں
تو ہاں یہاں سے جب راستہ سے نکلے نا ہم لوگ تو ہم لوگ کا روڈ دیکھا ہوا نہیں تھا
ہوں
تو مطلب جیسے تیسے وہاں پر پہنچ گئے ا بورڈ ج لگ رہاتا ہےا ر سے اس اسی کو دیکھتے دیکھتے پہنچ گئے وہاں تک اور پھر وہاں جا کے پورا فوٹو ووٹو سب کھینچوائے مطلب بہت بہت انجوائمنٹ ہوا اچھا
ہاں کمل داس اچھا ج ارے لیکن پت بڑے بھائی ابھی جو پلامو قلعہ اور راستہ میں جو کمل دار ہے وہی نا آ بول رہے ہیں
جی جی
وہاں پر بائک سے جانے دے رہا ہے
جی جی جاننے دے رہا ہے
فی الحال کا تو کیا کیا تھا پتا ہے کہ جو بائک وولا کو بھی جانے د راب تھا بائک سے آپ کے پاس کار ہے تو پچاس روپئے دیکھل جائیے بس ہے تو چالیس روپئے پ دے کر جائیے اور اگر آپ کے پاس نہ ک کار ہے نہ بس ہے نہ تو آپ پھر وہاں پر ایک ملتا ہے جیپ بارہ سو کا جیپ کر کے جائیے پھر
اچھا ہاں ہاں
سب اپنا چلاکی میں رہتا ہے وہ لوگ
جی جی
اب کیا کیجیے گا کرپشن اتنا بڑھ گیا ہے نا ابھی پتا ہے ہم لوگ جانے والے نتر ہاٹ تو ہم لوگ یہ تین چار گ دوست ہیں سمجھے پانچ گو دوست ہیں ہم لوگ اور ایک دوست کا کاراری ہے تو ہم لوگ کار ہی سے نکل رہے ہیں تو ابھی پورا پلاننگ ولیننگ چل رہا ہے
اچھا
اللہ اگر بڑھیا سے پہنچ گئے انشاء اللہ تو خوب موج مستی کریں گے
ہوں
کیونکہ نیتر ہاٹ دیکھیے نیتر ہاٹ میں آپ سب جگہ گھوم لیجیے گا لوت فل گھوم لیجیے گا ادھر سن سٹ پوائنٹ گھوم لیجیے گا اور بت اچھے خاصے پیڑ پودے ہریالی وغیرہ سب رہتا ہے ہوٹل وغیرہ سب رہے گا تو اچھا لگتا ہے ادھر گھومنے تھوڑا سا ٹورسٹ پلیس میں جائیے گا نا تو تھوڑا مزہ آتا ہے
جی
اور ابھی فی الحال ہم رانچی گئے تھ ہیں گرمی بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ہم لوگ پلین بنا کے واٹر پارک گئے تھے سمجھے ہیں
اچھا
وہاں ہم لوگ ہیں نا بھائی تو پورا ہم لوگ کا پورا بہت برا پھنس گئے تھے ہم لوگ کا کہ جیسے کہ وہ میرا دوست ہے سیفی نام ہے اس کا بھی تو اس نے مجھے کال کیا تو اس نے بولا کہ جیسے کہ میں نے روم ووم سب بک کر دیا ہے صرف ہم لوگ کو جانا ہے اور وہاں پہ روم میں رہنا ہے اور گھومنا ہے
ہاں
ہم لگ بھی سوچے آے ٹھیک تو ہے کیا دقت ہے آرام سے روم میں جانا ہے اور گھومنا ہے کوئی دقت نہیں ہے روم ووم ڈھونڈنے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے لیکن کہ ہوا کہ جب ہم لوگ گئے نا وہاں
ہاں
تو روم جہاں وہ لیا تھا پورا گاؤں دیہات میں لیا تھا وہاں سے لگ بھگ مین رانچی ہم لوگ جات ہیں نا
ہاں
تو لگ بھگ ہم لوگ کو پر آدمی ڈیڑھ سو روپیہ بھڑا پڑ جاتا ہے
اچھا
اور ایتی جیتیپ جوڑ سکتے تھے پانچ وہ آدمی کا پندرہ سوپے ہم کو خالی باڑا لگ جاتا
ہاں ہاں
تو ہم لوگ کہ کیے کہ وہاں سے نکلے وہاں سے نکلے کے بعد بھوکے پیٹے ایک دم کچھ کھا کے تو گد نہیں تھے یہاں سے تو پھر ہم لگ گئے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈونڈتے مطلب دو تین بجے تک ہم لو کو روم ملا ہم لوگ وہاں پہنچ تھ گارہ بجے
اچھا
اور روم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ تین چار بج گیا اور جہاں ہم لوگ روم لیے وہاں پندرہ سو میں ہم لگ روم لیے تھے اے سی والا روم تھا ونڈو اے سی والا روم ہ ڈبل بیڈ کا روم تھا ہم لوگ پانچ آدمی تھے تو دو ایک دو بیڈ دیا تھا اور ایک میٹرس دیا تھا کہ دو دو آدمی پلنگ پر سواتے ایک آدمی میٹریس پہ دیا تھا
جی جی
تو ہم لوگ چلتے چلتے پورا تھک گئے تھے تو گئے آرام سے سوئے پہلے سونے کے بعد ہم لوگ اٹھے سات آٹھ بجے اٹھے
ہوں
پھر ہم لوگ چل گئے ہوٹل کھانا کھانے
اچھا
ہوٹل میں کانا کھانے گئے تو ادھر سے کانا وانا بریانی وریانی کھائے اھی چکن بریانی
ہوں
تو ادھر سے کھا کے آنے کے بعد پھر ہم لوگ سو گئے اور رات میں بہت بہت انجوائے کی رات میں پیزا وغیرہ منگائے ہے ڈومینوز سے پورا کھا ہے مطلب بہت ایس موج کیے پھر اس کے بعد ا صبح اٹھے ہم لوگ ہیلو
جی جی بولیے
صبح اٹھے پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے واٹر پارک کے لیے رم جھم واٹر پارک ہے یہ کراچی میں
جی
تو واٹر پارک کے نکل گئے واٹر پارک میں گئے تھے ہم لوگ دس بجے گئے تھے لگ بھگ دس بجے ہم لوگ وہاں پہنچے ہم لوگ ریفیوٹو بک کرے گئے تھے
ہاں
دس بجے جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو پچیس سو کا پہلے ہم لوگٹکٹ کٹائے واٹر پارک کا پچیس سو کا ٹکٹ ک ہٹانے کے بعد خوب انجوائے کیے ہیں پورا ویم پل میں سلائڈ میں اور نا میں پورا ڈانس وانس کیے گانا وانا بج رہا تھا پورا ہیبی میں اور لوکر اوکر سب لیے ہم لگ کپڑا لاتا سب بدل کر پورا نہائے دھوائیں کم سے کم ہم لوگ تین بجے تک وہاں رہ تھ دس بجے سے چار گھنٹہ پھر فوٹ اوٹ فوٹو کھنچانے کے بع پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے تو ہم لگ پانی میں رہتے رہتے ہیں ہم لوگ کا آنکھ پورا لال چہرہ پورا عجیب پورا لال ہو گیا تھا کیا کہ اس پانی کو ایسڈ سے ڈال کے نا صاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا آنکھ وکھ لال پورا چہرہ اورا لال ہو گیا تھا
جی جی
پھر ہم لوگ کو لگ گیا بھوک تو گئے پہلے ہوٹل میں کھانا وناا کھائے پھر چل گئے روم پہ
ہوں
اور پھر جب روم پر سے آئے روم پر سوئے آرام روم پر آئے تو روم پر آئے سب ریل ول دیک رہا تھا اسی من مجاق کرتے ہوئے ہم لوگ دس بجے کے لگ بگ سو گئے
جی
پھر اس کے اگلے دن اٹھے اگلے دن اٹھنے کے بعد ہم لوگ گئے جیل پارک جو نیکلیس مال کے بغل میں آپ پت ہوگا آپ کو جیل پارک میں گئے جیل پارک میں پچاس کا ٹکٹ تھا شاید
اچھا
تو وہاں پورا ج گھومے جیل پارک ایک دم مزہ آیا گھومنے میں فوٹو ووٹو کھنچوائے ہم لوگ خوب پورا ہرا ہرا ہھرا گھاس تھا تو ہم لوگ وہیں سو گئے ٹھیک ہے
اچھا ہاں
پھر پھر ہم لوگ رات میں سوچے کہ اب نکلتے ہیں گھر کے لیے دس بجے کو ٹرین تھا تو رات میں سوچے کہ نکلتا ہیں گھر کے لیے لیکن دیکھ رہے ہیں نا کہ سارا ٹرین ڈائورٹ ہے اس سمے وہ کا جو پٹری پہ جو مال گاڑی پلٹایا تھا
ہاں ہاں
اسی لیے کوئی ٹرین ڈالٹے گنجا نہیں رہاتا ہم لوگ کو ہو گیا ٹینشن ہم لوگ پیسہ بھی لے کے نہیں گئے تھے اتنا کہ ایک آد دو دن اور رک سکے ہم لوگ کا ٹرپ اتنا ہی دن کا تھا تو اتنا ہی پیسہ لے گئے تھے
اچھا
تو پورا ٹینشن میں ہو گیا پھر ہم لگ تو پھر سب کوئی گھر پہ فون لگایا پھر ہزار ہزار روپیہ منگایا سب کوئی پھر اس کے بعد پھر سے ہم لوگ روم میں گئے روم میں رہے پھر دو تین دو دن پھر رہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے گھر پہ اور گھر پہ آنے کے بعد ایسا سوئے ہم لوگ ایسا سوئے ہم کہ لگ بھگ دو مطلب ایک دن مطلب پندرہ بیس گنٹ کے بعد اٹھتے ایک دم نیند میں
اچھا
تو یہی ٹرپ تھا مزہ بہت آتا ہے ٹرپ میں
جی تو آپ تو پورا فل انجوائمنٹ پورا کر کے آگیے گئے گھوم گھام کے
بہت انجوائمنٹ دکھیے دوست لوگ ساتھ آدمی جائے گا نا تو تھوڑا انجوائمنٹ ہوتا ہے اچھا اکیلے جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ گینس کرنے والا دوست لوگ نہیں رہے گا
ہاں
اور آپ بتائیے آپ کہیں گھومنے گئے کہ نہیں
جی آج ہی تو بولے تو وہاں کمل دہ گھوم کے آئے ہیں ابھی آئے تو پھر ہمم صبح صبح ایک دم گئے تھے تو نیند آ رہا تھا تو پھر آ کے پھر سو گئے سیدھا تو ابھی اٹھے تو سوچے آپ سے آپ کوئی آپ سے بات کر لیتے ہیں
ارے آصف بھی ابھی کال کر رہا تھا ہم کو کہ
چلو گے لوت فول ہم بولے کہ لوت فول بائک سے جانا مشکل ہے یہاں سے بہت زیادہ دور ہے نا شاید
ہاں ہاں ہمم سو کلو میٹر مطلب اسی احسان بیا کو جانتے ہیں نا آپ وہ ان کے پاس بھی کل آیا تھا بولے لوت فول چلے گا تو احسان میں بولے نبے کلو میٹر ہے
ہاں وہی نبے سو پڑے جاتا ہے تھوڑا اندر گھس کے نا ہے لوت پھول
اچھا ہاں
ہاں تو نبے سو کے لگ بھگ پڑے جاتا ہے اور وہاں سے نیتر ہاٹ زیادہ دور نہیں ہے شاید بیس پچیس کلو میٹر اور ہے وہاں سے نیتر ہاٹ
ہاں ہاں
تو ہم لوگ سوچیں کہ اگر ہم لوگ جائیں گے نا تو نیتر ہاٹ پہلے لوت فول گھوم لیں گے لوت فول فول میں کا دو گھنہ دو ڈھائی تین گھنٹہ رہیں گے
جی
پھر اس کے بعد چلے جائیں گے ہم لوگ نتر ہاٹ نتر ہاٹٹ میں خوب موج مستی چائے وغیرہ ایک دم پانی مزہ آئے گا ایک دم
ہمم
آپ بھی چلیے گا کیا
ہاں ہاں
تو ہم لوگ کا پلان ہے اسی منتھ کے انڈ مطلب اس منتھ کے آخری تک ہم لوگ جائیں گے
اچھا
مرتوزا کو آپ جانتے ہی ہونگے اسی کا گاڑی ہے تو فائیو سیٹر گاڑی ہے تو دو گو آگے ہو جائے گا تین گو پیچھے بڑ جائیں گے
ہاں
اور جو خرچہ آئے گا پیٹرول میں آئے گا اور کیا
ہاں ہاں
اور وہاں روم لینا ہوگا یہ کھانا پیین کا مطلب آرام سے ڈیڑھ دو ہزار میں آرام سے گھوموم کے پورا اچھے سے ہم لوگ آ جائیں گے
جی
اور بتائیے آپ کے گھر میں سب ابھی صحیح صحیح سے ہے نا کوئی
جی سب نہیں نہیں سب الحمد للہ اچھا ہے
اور شادی وغیرہ کب کر رہے ہو آپ
جی ابھی تو وہ سب سوچے نہیں ہیں
ابھی سوچے نہیں ہیں ان شاء اللہ چلیے کوئی بات نہیں
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ